ہلو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا خیریت ہے جناب
جی جی الحمد للہ سب بڑھیا سب اچھا ٹھیکٹھاک ہے
ہاں تم گھوم رہے ہو بہت گھوم رہے ہو سونا کی کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو
کہاں گھومیں گے بہن بہت پریشان ہے طبیعت خراب ہے کل ڈالچن گنج سے بکھوا کے آئے تھے ڈاکٹر ر سے ہوں ڈاکٹر بولا کہ کچھ نہیں ہے آپ کو الرجی ہے الرجی کا جانچ کروا لیجے الرجی کا بھی جانچ کرایا
ہاں ہاں ہاں تو کاچی کا ڈاکٹر ہے جی پگلا ڈاکٹر
اللہ بہتر جانے کا پھر میرے کو دعوا بھی دیا تو الرجی کا دعوا پھر دے دیا اصل جانچ میں بھی نہیں آیا اس کے بعد بھی وہی دعوی دے دیا بولا بولا کہ دا کھا لو بیس بیس دن کا دوا دیے ہیں دوا کھا لو
اور تو کھا کے دیکھو کا پتا فائدہ ہو جائے بھائی ہے نہیں
وہ تو ہے ہی ہے لیکن جانچ میں نہیں نہیں نکلا کچھ جانچ میں جانچ والا بولتا ہے کہ کہاں الرجی بڑ رہا ہے جی
ہاں گاس میں جب ایلرجی بڑا ن تو پھر ایلرجی کا کلا دا دیا ہے تو
ہاں دعوا لے لیے تھے دوا پ دعوا پہلے ہی دے دیا تھا اس کے بعد جانچ لکھا تھا
ارے سب ڈاکٹر کا اپنا اپنا فھنڈابھائی کمائے کا کیا کرو گے کہیں اچھے جگہ دکھاؤ کچھ نہ بھائی ابھی تو جسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی جا رہے ہیں نہانے کی تیاری کر رہے تھے
اچھا اچھا
بہت گر میں ہی ہے بھائی تم لوگ کیا انندک ہاں گرمی بڑی ہے کا ہو رہا
کی آئے ہوئے ہیں
ہاں ہاں
ہاں بااکی آئے ابھی ہاسپٹل میں گئے تھے تھوڑا سوچے کہ سوچے کہ تھوڑا ایک بار چیسٹ کا ایکس رے کروا لیتے ہیں لیکن کہ نہیں ہو نہیں سکا بہت زیادہ بھیڑ ہے سنڈے کو بند رہتا ہے نا گورنمنٹ ہو
او ہو ارے تو تم کہے بڑی بھیڑ تھا تھوڑا لیٹ تک روکو کا پت ہو جائے
نہیں نہیں نہیں وہ بولا ڈاکٹر بولا کہ ڈاکر ر بولا کہبھی لائن میں بھی ایک ڈڑھ گھنٹہ لگنا پڑے گا ہم ہم سے نہیں ہوگ ہم چل دے وہاں سے
ارے تو کوئی سورس نہ بھائی کسی سے بات کر کے کروا لیتے پت چلتا نہیں کہ چیسٹ میں کوئی
بعد میں پھر آئیں گے کوئی دقت نہیں ایسے وہ ڈاکٹر کرایا ج ڈاکٹر سے ہم کئے ہیں وہ پہلے چ جہاں چیسٹ کا ایکسرے کرایا بولا تو کچھ نہیں ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے سینا گ
او ہو دیکھو نا تب دوا د ے تو کھا کے دیکھو کا پتہ اللہ کہ گرم سے ٹھیک ہو جائے
ہوں ہوں ٹھیک ہی ہو جائے گا آپ کھائی ہی رہے ہیں
ا نہیں ناشتہ پانی ہو گیا تھا بھائی
ہاں ہاں ناشتہ پانی ہو گیا ابھی پانکی آئے ہیں پانکی میں ہے
او ہو تو کچھ کام سے آئے تھے کہ یہی کام تھا صرف ہاسپٹلے کا
کام تھا اور کیا کام رہے گا آدھار کارڈ میرا بھول گیا تھا سوچے آدھار کارڈ نکلوا لیتے ہیں
تو آاں تم بلا دیا رے اپنا آدھار کارڈ دھیان سے نہیں رکھتے ہو
پتا نہیں کہاں بھول گیا دماغ سے نکل گیا
دھیان سے تو آدار نمبر یاد ہے ن تو نکل جائے گا بھائی آسانی سے یا فون وون میں ہاں تو فون وون میں بھی اس کا فوٹو رہتا ہے تو نکل جاتا ہے
ہمم
اور تمے گاؤں میں توھی بڑی کھجور پر رہا ہوگا بھائی آرے نہی
کہاں کھجور کھا رہے ہیں کہیں تو آج تک کھجور نظر ہی نہیں آیا ہے ایک بھی کھجور
وہ سنتے تھے کہ بڑی پہلے پھلتا تھا وہاں
ہاں پھلتا تو تھا بہت پھلتا تھا لیکن اس بار نظر ہی نہیں آ رہا ایک پیس بھی نہیں مل رہا تھا
او ہوو آم د دھیرے دھیرے ہر چیز کا ہی اٹھتا جا رہا ہے جی پیڑ کھ گیا کا
نہیں نہیں نہیں پیڑ نہیں کٹا سب ہے ابھی
ا نہ پھلا ہوگا ہے ن
ہم ہم
ہاں ابھی تو آم کا سیزن ہے آم ہی خرید رہے ہو
ہاں ہاں ہم خردید آم خرید رہے ہیں
ہے نا اپنا دھیان رکھو صحت کا انار اونار کھاؤ طاقت کا چیز کھا لول
ارے سب کھا رہے ہیں بہن لیکن کچھ تو فائدہ نہیں کر رہا ابھی کا انار سیب کچھ بھی۔ کھاے کا نہی آج سے مہنگا تو مہنگا پلس میں ہاں وہ انار اچھا بھی نہیں انار لے کے دیکھ رہے تو پورا کیا بولتے گ
اجلا اجلا دانا نکل رہا ہے بول رہے ہو پیسہ بھی زیادہ اور کوئی فائدہ بھی نہ ہمم لیکن پھر بھی بھائی صحت کمزور اس سے بھی بہت بیماری ابھرتی ہے تھوڑا خود کا خیال رکھو بھائی
ارے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ابھی تک ڈاکٹر جتنا بھی جانچ کرایا ابھی تک یہ کوئی بھی جج میں کچھ نہیں نکلا خالی عاللی بولتا ہے کہ خالی بولتا ہے کہ الرجی ہے ٹیسٹ سے بچو دھواں سے بچو ماسک
تو کیسے بچے گا لوگ بتائیے اب کورونا جیسا کتتا ہے کوئی ماسک لگا کے چلے گا
ہوں بولتا دھول گردہ سے خاص کر کے بچنا پڑے گا
ہے نا تھوڑا احتیاط کر کے دیکھو کچھ دن کیا پتی ٹھیک ہو جائے
ہاں پھر بولتا ہے پانی بھی پانی بھی بولتا ہے پینے کے لیے نل وول والا نہیں بولتا کہ وہ فلٹر والا پانی پیو ہاں
لگا فلٹر والا وہاں گاؤں میں پانی
نہیں ابھی سوچے ہیں پانکی آئے ہیں تو ابھی ایک پیٹی اٹھا کے لے جائیں گے وہ بوتل والا آتا ہے نہیں
ہاں ہاں تم لے لو ایک پییٹی صحیح بات ہے پانی سے بھی بڑی نقصان ہے بھائی
ہاں وہ ستر اسی میں دیتا ہے ایک پیٹی دس دس بارہ پیس رہتا ہے
ہاں تو لے لو وہی ایک دو پیٹی وہاں فریج ہے نا گھر میں اسی میں رکھ رکھ کے پینا
نہیں منع کیا ہے نا فریج فریج تک کوئی بھی سامان منع کیا فریج میں رکھ کے کچھ کھانا پینا نہیں ہے کوئی سمان
او ہوو فریج کا بھیھی منع کر دیسے
دم منع کیا فریج کا سامان ٹھنڈا میں جو بھی کیلا وغیرہ جو بھی آگ سب کچھ نہیں کانا
کچھ نہیں کھانا ہاں تو ظرور کچھ تو انفیکشن ہوگا نا بھائی ڈاکٹر سمجھ رہاتا بھی نہیں
ہاں وہ وہ بولا کہ فریج کا سامان غلط سے بھی کوئی سامان ٹھنڈا چیز
ہاں ہاں ہاں تو مت خا تو پرہز کرو بیکار ہے کا ل اور بیماری بڑھا گئے ہاں رکھ دی ہو ایسے ہی موسم موسم تو ٹھنڈا ہی ہے ہاں ہاں ایسے بھی تو اب گرمی ہوتا تھوڑی ہے روز تو بارش چوئیے جا رہی ہے ن اور اکیل پے آئے ہو کہ کوئی اور آیا
نہیں ایک دوست آیا ہے ساتھ میں
او اپنی گاڑی سے آئے ہوئے اسکوٹی سے او ہوو اچھا تو ابھی رکو گے کہ چلے جاؤ گے
نہیں چلے جائیں گے کیا کریں گے ادھر اھ کے
ہاں بھائی اور اب تو نماز وماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے نماز وماز پڑھ رہے ہوہ
ہاں ہاں نماز تو الحمدلہ نماز ہم کبھی چھوڑتے نہیں ہیں
ہاں ایک دم پڑھو بھائی میرے لیے بھی دعا کرو بھائی میرا بھی پیر سے ہم بڑی پریشان ہیں ایک دم پیر ٹھیک نہ ہو رہا میرا کیا کرے
پانی دے گا اللہ یہ سب ٹھیک کر رہے گا
ہاں بھائی صحیح بات ہے لگ رہا آپ کہاں دکھاوے ہم تو خود بڑی علاج کرا کے تھک گئے ہیں اب کس کو دکھان میں سمج آ رہا ہے
سب ٹھیک ہو جائے گا ان شاء اللہ سب بڑھیا ہو جائے گا اللہ سکھ دیتا تو دکھ دیتا ہے تو سوکھ بھی دینے والا وہی ہے
اللہ ہی بے شک دکھ کرنے والا ہے بات تو صحیح ہے
ہوں
اور گھر میں سب کہاں ہیں
گر میں سب گھر پر ہی یہ
گھر میں سب کا خ رے ٹھیک ہے ن
ہوں سب ٹھیک ہے سب بن
اور تو ابھی تو تم کہیں جاؤ گوگے نہ کمائے امائے بھائی ابھی جائی ب مت کرری اتتا بھی ہے ٹھیک نہ ہے تو
ہوں ابھی تو ایسا کوئی پروگرام ابھی ہے نہیں کہیں جانے کا
ہے نہیں ہاں ابھی کچھ دن ایک دو مہینہ ریسٹ کر لو اس کے بعد یہیتا تمہارا ہاتھ والا کیا ہوا تم نے کروا لی
نہیں ابھی کہاں نکلویں اور ڈاکٹر بول رہا نکلوانے کے لیے لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک آدھ سال اور گھوم کے آ جاتے ہیں اس کے بعد پھر نکلوائیں گے
ارے نہیں نکلوا لو نا دور سے کتنا سال ہو گیا تمہارا
چار سال ہو گیا
ارے تو تم دس سال کے بعد نہیں نکالو سب نقصان کرتا ہے انہک نکلوا لو بھائی میں تو بد
ایسا رہے گا تب نہیں پیسہ بھی ایک روپیہ بھی نہیں
ارے تم تو کیسے بھی کر کے نکلوانا چاہی نا تم کو پیسہ رکھنا تھا نہیں اپنے لیے
ستر ہزار روپیہ لگے گا اھی نکلوانے میں کہاں سے اتنا پیسہ لائےیں پیسہ رہ گا تب نہیں کہاں سے کس سے مانگے پیسہ جس سے جس سے مانگیں گے وہ بھی مزہ بنائے گا کہ ودش رہ کے آیا ڈیڑھ سال رہ کے اور یہاں کے قرضہ مانگ رہا ہے سب سے پیسہ مانگ رہا ہے
صی بات ہے تم دو کوفی کیانا ہے تم کو آپ
ارے ہم کیا بولے ہیں ہم کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنا اتنا خراب دیا جائے گا میرا
ہاں کہاں جان انسان جیوا
یہ بھی نہیں معلوم تھا نہیں میرے کو گھر جانا پڑ جائے گا میرے کو معلوم رہتا تھا کہ گھر جانا پڑ جائے گا تو پھر ہم پیسہ کھ بچا کے ہی اپنا رکھتے ہیں
صحیح بات ہے یہ کون جانتا ہے آدمی کو مصیبت آتا ہے تو تھوڑی پتہ ہوتا ہے دیکھو اللہ تعالی کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیا کریں ہے نہیں اور تو میں گاؤں میں ک سادی بیا نہیں ہو رہا ہے کہہ رہے تمہارے گاؤں میں کسی کا شادی بیاہ نہیں ہو رہا ہے
نہیں ابھی تو شادی بیاہ نہیں ہے
نہیں ہے جو تھا ہو گیا
ہاں
تم کہیں جانے والے نہیں ہو
نہیں ابھی جانے والے تو نہیں ابھی تو فی الحال ابھی گھر پر ہی ابھی آئے ہیں پاکی
او ہو ہاں تو تم بولے کہ پ کیا ہے ہو مطلب جو جو سامان ہے ج ضرورت کتے لے کے چلے جاؤ گے ہے نا
ہاں ہاں وہی کریںی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک سنگار اسٹور میں بیٹھے ہوئے دوست کا ہے اسی میں
او ہو اچھا کچھ لینے آئے ہو یس
نہیں لینے نہیں بس بیٹھے ہوئے سوچا ٹائم دس منٹ پاس کر لیتے ہیں بیٹھے
ہاں صحیح کیا ملتے رہنا چاہے دوست یار سے اچھی بات ہے ہے ن
ہمم ہمم
تو اور کیا بولتے ہیں ابھی ادھر نہیں آؤ گے ادھر ہم لوگ تورا
ابھی تو ایسا نہیں کوئی پلان ہے ادھر آئ گے بہت لیٹ ہو جائے گا اس لیےب لوگ دونوں بائک سے آئے ہیں تو سات میں نکل جائیں گے ن نہیں تو پھر پورا دن بھر کا سمے چل جاتا ادھر آنے کے بعد نہیں آنے کے لیے تو آئیں گے لیکن ٹائم زیادہ لگتا ہے نا ادھر مان لیجیے کہ ادھر آئیں گے پھر لوگ چلا جائے گا
ہاں دوست کے ساتھ ہو تو تم چلے جاؤ گے ہے نہیں تو کل کس ٹائم گھر پہنچے تھے تو وہاں پ آئے تھے تو ڈاکٹر پاس سے
کل پہنچے تھے پورا رات ہو گیا تھا مطلب اندھیرا ہو گیا تھا سات بجے پہنچتے ساڑھے سات ب
جی اٹو سے
بس سے آئے تھے ن آٹو تو شام میں ملا ہی نہیں آٹو پانچ بجے کے بع ملتا کہاں
وہی تو بات پھر روڈ سے کیسے گئے تھے تو وہاں
پیدل گیا روڈ سے اتر کے ندی ہو کے رات میں
باپ رے اتنا دقت بھائی بڑا پریشانی ہے جی تو تو کہیں رک جاتا وہاں کوئی نہ تھا رشتے دار
کوئی نہیں ہم کسی کو بولتے بھی نہیں ہم اپنا کام خود اپنے کرتے ہیں گ
ہاں بھائی صحیح بات ہے آج کل کوئی کسی کا ساتھ بھی نہ لیتا ہے بول کے بھی کام
ہاں تو وقت نکالو آؤ کبھی ہم لوگ سب ملو گھومو پھرو کیا کرو گے زندگی میں تو دکھ سکھ لگ کیا ہوا ہے
ہوں
صحیح بات ہے
لو جا ہ پیو مست رہو دھیرے دھیرے سب ٹھیک ہو ہو جائے گا سمجھے
ہاں ہاں سب جگہ ان شاء اللہ سب
ہوں اور سب ٹھیک ن بھائی
ہاں ہاں باقی سب ٹھیک ہے باقی سب اللہام
ٹھیک ہے تب آؤ بھائی پھر ملاقات ہوگی تو بات چیت ہوتی ہے ٹھیک ہے بھائی اللہ حافظ